تو
اللام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب خریت جی الحمد للہ اپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہی ہے بھائی
ہ ہ ہ کیا کر رہے ہیں
ابھی تو باتھ روم میں ہے پہ صاف کر رہے ہیں
باتھ روم میں ہی جا کر کے فون کرتے ہو
کیا کرے بھائی
کیا کرے نہیں کیا کہیں یہ بولیے
ہوں
سے کے لیے کچھ بسان نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں تو
ہ
کہنا تو کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں پھر کہ نہیں پاؤں گا نا
ہاں اچھا جان سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کھانا وانا کھا رہا کا
کھا لی ہیں کھانا ابھی کپڑا بدھرا ابھی ترنت نماز پڑھ کے آ رہے ہیں
اچھا لگی بھر ایک لنگی نہیں ہے بانک لنگی ہے مست دکھ رہی ہے
ا رہے بی آیاٹ
ج
آپ لوگ بھیانک آدمی نہیں ہے تو پھر بھیانکر لو ہی نہیں لیجیے گ تو پیسا لیجیے گا
نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے لیکن دکھ مست رہی ہے لگیا
ہاں مری تو وہ ابھی نصیب نہیں ہو رہا ہے فاٹا کپڑا پہن کر کے کام کر رہا ہوں
ہاں
ہاں چلو س چڈی گنجی سب پٹویا کستا دو تین والے کا ہے تھ کام کرنا میں دونوں تینوں فاٹی گ
ہ
وسا ہی پہن رہا ہوں کہ کر نماز پڑھنے کے لیے پہن لیتا ہوں باقی ایسے
تو آپ تو اب ٹراؤزر ٹی شرٹ پہننے والا آدمی اب کرتا کیا ضرورت بھائی
نہیں بھائی کرتا تو کبھی نہیں چھوٹے گ جا رہا یاد رکھنا اتنا
ہاں
ہوں ا کچھ ہو وجہ
ہوں صحیح اچھی بات ہے
لیکن یہ ہے کہ کرتا سے زیادہ اچھا دکھتا ہوں تو یہ سم پر سرک
لیکن نہیں بھائی میں تو کرتا ہی میں صحیح دکھتا ہوں اور گھر میں بھی سب کہتے ہیں کہ کرتا ہی ہم تو صحی دکھھتا ہے ٹی شرٹ ٹرٹ نہیں اتنا ہی صحیح نہیں دکھتا ہے ا میں بھی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو تو لگتا ہے کہ ہاں کرتا ہی بھی صحیح دکھتا ہوں یار کیا کہ میںت کہاں پتلا آدمی یار آپ لوگ تھوڑا سا ہیلتھ والے آدمی اچ
اچ ست کے سن جائے تر ہم دیکھبے نا
اردو میں بولے بھائی اردو میں بولے
اے بول رہا ہوں اب دیکھے گا نا
ہاں
تو پت چل جائے گا کون پتلا آدمی میں ہے اور کون مٹ ہے سئی ہوول
صحی بول رہے ہیں
تو مزاق کر رہا ہوں
میں نہیں مانتا
ہاں تھوڑا سا ہے لیکن پورے نہیں ویسا ہوگیا ا لیکن پھر بھی ہ
لیکن کیا کر میں زیادہ پتا م دکھ جاتا ہوں اب ا میں گھر میں گیا تھا نا میں تو گھر میں ابو کیا بول رہے ہیں پتا ہے کسے پتلا کیسے ہو رہا ہے تیرا نہ ہی بڑا بھائی پتلا نہ ہی ہم پتلے نہ ہی کیا کہتے ہیں کچھ منجلے بھائی پتلے تم ایک کیا کہتے ماموں کی طرح نکل رہے ہو کیا ہمارے میرے سارے مام لوگ دیکے پتلے پتلے ہیں سمجھے
ہوں بولتا نا
جوں
میں خاندان سے ہی الگ نکل رہا ہوں
نہگ ڈائریکٹ بولتا ہے تم اپنے مامے کی طرح نکلے گا آج پور پورا ادھر چوراہائیی کی طرف تو جا رہا ہے
ہ بولو کہ خاندان میں جانا ہی نہیں میرے کو
اور میری امی بھی پتلی ہے سمجھے
ہوں
اسی لیے ادھر ج میرے امبی خاندان جتنا ہے نا پورا پتلا سب پتلا اسی طرح میں لیکن سرح یہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے
ہوں بولو
یہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ میری امی خاندان میں پتلا ہے سلی مان لیے لیکن ناٹا کس خاندان میں ہے ناٹا ن کر گیا میں
ج وہ میرے خاندان میں
ارے یار کیسے ہوگا
ہ
میرا ماما لوگ سب لمبے لمبے
جی جی
وہی تو بول رہا ہوں ایک
پتا ہے کیا کس کا کمال ہے
ہوں
بالغ ہوتے ہی ہاتھ کا کمال ہے
ہوں
ہاں
تو میں نہیں ہوگا
میں نہیں ہو گیا
تو تو بعد میں نے لمبے تم نے بڑھنے کے بعد کیا ہے اور ہم جب سے بالغ ہوئے تب سے سمجھا
اس وقت چھوٹا ہی تھا میں تو تو اب کر رہا ہے تو تو بڑھ گیا تھا تب
وہ ابھی چھوڑ دینا ہےب وہ
ہاں چھوڑ د ب چھوڑ دے بھائی ا کہ تو زیادہ کیا نہیں ہے سب تمہیں اتنا فرق نہیں پڑے گا میری دوائی چل رہی ہے پتا ہے تم کو ہے نا
ہاں
جی
لیکن ہوتا ہے
ہوں
میں یہی مانتا ہوں میرے سے زیادہ کوئی نہیں ہوا
نہیں یار میرے تم غد سمجھتے ہو تم سے بھی پڑا میں ہوں
ارے سمجھ چکا ہوں میں پھر بھی مہینہ میں ہفتہ میں گ تو ہو گیا لیکن میرے جب عادت چل جاتی ہے نا
ہاں
تو روز روز ہی ہو جاتا ہے کبھی جی
تو یہ لیکن یہ یہ اتنا معلوم نہیں جب میں گھر میں جاتا ہوں نا
ہوں
تو ہفتہ پورا ہفتہ ہی پورا د سمجھو میں رہتا ہوں اسی میں
ہوں
دیکھو میری عادت یہ ہے کہ مطلب میں برداشت کرنا چاہوں تو کر لوں گا ایسا نہیں کہ نہیں کر پاؤں گا سر
پتا نہیں نہیں دل نہیں مانتا کیا آج ہی بھر ن بھائی آج بھر کل سے چوڑیں گے کل سے چوڑیں گے ایسا بتا ہے
ہ کیا بولے اور اس سے قرآن بھولنے کا بہت زیادہ ڈر لگتا ہے میرے کو اس میں ذہنی بھی ذہن پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا
ہر چیز پہ اثر کرتا ہے بھائی ہر چیز پہ اثر کرتا اس سے کیا کر سکتے ہیں بھائی ا
پہلے ویسا نہیں لگتا تھا میرے کو کبھی کہ میں مطلب یاد کروں گا بھول جاؤں گا ویسا نہیں فرق پڑتا لیکن جب سے یہ سب آتا ہوا نا
ہوں
تب سے بھی
تھڑا خوف آتا ہے یار کہ ملب اتنا محنت کی ہے سب پار ہو جائے گا کیا ہوگا میرا
وہ یہ ہم نہیں سوچتا میں سوچتا نہیں ہے کہ محنت لیکن یہ سوچتا ہوں مصل اگر مان لو میرے ماں باپ پڑھائے ہیں ایک ہی چیز تو پ آائے ہیں پر اگر یہ بھی میں کامیاب نہیں رکھ پاؤں گا تو پھر کیا چیز مطلب
رکھوں گا کیا
ہوں
نہیں تو بھائی یہ تو ہوتا ہے انن عادتوں سے کیا کیا نقصان ہوا ہے د دیکھ رہے ہیں نا
ہاں
گھر میں بولتے ہیں کیسے پتلا ہو رہا ہے انہیں کیا پتا کیا تیرا بیٹا کیا کیا کر رہا ہے
اور پھر ہاں اور ایک بات یہ سنتی ستی پ مارنے لگا تو نقشہ کرنے لگا نا
ہوں
کوئی چیز کا بھی نظر میں بولتا ہوں سگریٹ کا نہیں د کوناسا تو نہیں لگتا ہے پر نقصان صرف
ہاں نقصان اس سے بھی ہے بھائی یہ بات ہے نقصان اس سے بھی ہے لیکن ابھی بھی میں منگایا ہوں ابھی ایڈوانس منگایا ہوں
ابھی پیسا ہی نہیں ار
جی ارے گھر پہ کال کیا تھا میں تو کیا ہوا ن
ہوں
امی اٹھاائی اب تو میرا بن گیا کام کا ہے کہ آج کل امی کے پاس پیسہ ہے میاں انا یہ سب چل رہا ہے نا کیا
ہوں ہ
تو پیسہ رہ رہتا ہے کسی طرح کسی طرح پٹ کار پٹ کہ ہمیں بول دیے کہ کسی کو کسی کو نہیں بتے گا ابو کو نہیں بتائیے گا پیسہ بھیج دیجیے اب چپے تو ہ ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں سحید نیچے ہوگا دیکھو ابے بات کر رہا ہوں میں تو بات کرنا اس کو نہیں کاٹ سکتا بھائی سمجھتے ہو س
ا چیز بابا
آئ
کیا ہوا
وہ ایک لڑکا ہے لایا ہے اس کو ادھر یہ کون ہے ادھر لیک کہاں جا رہے ہو سننا ابھی دیکھے گا سب آ جائے گا
ہ
ا ب بڑے بھائی اور بتائیے ہاں میں بول رہا تھا کہ گھر میں کال کیا امی کو اٹھائی پھر م کہا کہ گھر میں نہیں بتائیے گا بھیج دیجیے ا بھیجنا ہے تو نہیں بھیجنا نہیں بھیجیے تو کہ کہ اچھا ٹھیک ہے وہاں پر ہے شمساد بھی ہے ڈلر کے بیٹے چھوٹے والے ان سے بھیج بھیج دیجے ان کے پاسائی فون پہ چلاتے ہیں وہ اسی طرح پھر ان کے پاس کلکم ہے
بت جاؤ گ اج صبح لڑکی انسٹاگررام سے میسج پتا نہیں کون تھی پھر کال کر دی تو میں اٹھایا تو پوچھا کون کہاں سے کچھ بلیے ن تھاا مطلب فک تو ب س
کہاں کہی قسم خدا کے سب سے بدتر تو لایا سب سے بدتر سگریٹ لایا قسم سے سب سے بدتر پلیک لایا ہے پلیک ولس لیک لایا ہے یار دس روپے ملا ہے نا دس روپے میں جان رامل بھائی س دام پ تیس روپ کال گا تیس روپیہ ماریں گے تیس روپیہ ملے گا یہ بائی گولڈ فلیک کہاں لے آیا تو گولڈ فلیک کیسے ملے گا کہاں ل کہاں سے لیتا ہے تو- کہ لیتا ہے اوکے کے نہیں ملتا ہے ایڈوانس نہیں ملے گا کہیں بھی ل لو لو لو لاو مھےس یاد
اور شہر میں زیادہ وہی رکھا
نہیں یار سب مل جاتا ہے ایڈوانس کس نہیں مل رہی ادھر ادھر نہیں ملتا ہے ایڈوانس ہ ہ ایڈوانس آر گولڈ فلیک
ہوں
ہ ت کہ نہیں ہ
تون شہر م کام کرتا ارے پڑے گئی ل نا با
زیادہ اے رٹنے چے شہر میں کہاں پڑ رہے ہیں بھائی آپ ہی شہر میں کام کر رہے ہیں
آپ ن سر ہ تو دیہات میں کام کر رہے ہیں جی آپ لوگنے شہر کو مزہ اٹھا رہے ہیں
اب دیہات میں ہیں کیا
شہر میں ہوں پر وسا لگ